ہیلو
ہلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام اور فرمائیے کیسے ہیں آپ
جی سب اللہ کی مہربانی سب خیریت س ہے آپ بتائیے
الحمد للہ بہت اچھے ہیں اور بتائیے آپ کے گھر پریوار سارے کیسے ہیں
جی سب بہت بڑھیا سب اور بتائیے آپ کیسے یاد کیا آپ نے کیا کر رہی تھی آپ
کچھ بھی نہیں ہم یہ سوچے تھے آج کل کی دیکھیے آن لائن شاپنگ کا زمانہ ہے آف لائن بھی لوگ کر رہے ہیں مطلب کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ لوگوں کو کیا پریفر کرنا چاہیے آن لائن شاپنگ یا آف لائن شاپنگ اس میں آپ بتائیے
آن لائن دیکھیے آن لائن میرے حساب سے کر بھی لینی چاہیے مطلب جیسے دیکھیے آپ آن لائن میں آپ آپ نے دیکھا ہے کی جیسے آج کل ایسی ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ کو دس پندرہ منٹ میں مطلب گھر پہ آپ کو مطلب چیز پکڑا دیتے ہیں جیسے کوئی بھی آپ کو ایمرجنسی کچھ چاہیے ہوتا ہے رات کو جیسے دس بج گیا گیارہ بج گیا آپ جا نہیں سکتے آپ مطلب اب جانا نہیں چاہتے تو مطلب منگوا لیتے ہیں وہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے پر جو ہم جیسے منگاتے ہیں کچھ اور ویب سائٹس ہے جس میں دو تین چار دن بعد آتا ہے سامان جیسے ہم کپڑے وغیرہ منگاتے ہیں اس میں کئی بار مطلب ففٹی پرسینٹ مطلب لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے کچھ منگاتے کچھ ہے اور آ کچھ جاتا ہے جیسے اور اس میں تو بہت اچھی مطلب فوٹو دکھا رہے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوٹن کا سوٹ ہے یا پھر یہ مطلب دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ میکس فیبرک ہوتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمارہے
تو جی میں کہو مطلب میں مطلب میں سوٹ وغیرہ میں نے کبھی نہیں مطلب لیا میں نے کبھی نہیں سوچا کیونکہ پتا نہیں کیسا ہو کیسا نہ ہو میں نے ٹاپ وغیرہ جینس ٹاپ وغیرہ یا مڈ ڈریس وغیرہ تو پھر بھی ایک دو بار لیا ہے زیادہ میں میکاپ کا لے لیتی ہوں جیسے اسسریز وغیرہ ایئر رنگس وغیرہ یہ سب لے لیتی ہوں جیسے گھر کے لیے جیسے شو پیس وغیرہ کچن کے لیے کچھ لے لیا یہ چیزیں لے لیتی ہو جیسے بچوں کے ٹوائز وغیرہ بھی لی آن لائن بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ آف لائن بھی ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ سنبھل کے آن لائن تو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ یہ چیز صحیح آئے گی یا نہیں آئے گی آف لائن جی جی جی آف لائن میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں اسی بہانے گھومنا پھرنا ہو جاتا ہے ایک مطلب کہ وہاں پہ ایک چیز دیکھنے جاتے ہیں مطلب الگ الگ الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں
اچھا کر دیکھ لیتے ہیں اپنا تین چار دکانوں پر اور پسند کر لیتے ہیں
جی جی جی کوالٹی کا پتا چلتا ہے پتا چل جاتا ہے کی چیز اچ اچھی ہے یا ایسے میں ایسے فون میں اچھی طرح پتا نہیں لگتا اگر کپڑے خریدنے تو میرا تو یہی ماننا ہے کی آف لائن ہی خریدے کپڑے
سب سے اچھی بات یے ہے کی بارگننگ بھی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی
جی جی جی جی جیسے ہم نے اگر ایک چیز لینے گیا ہے تو دو لے لیا تو اس میں پھر وہ سامنے والا تھوڑا بہت کر دیتا ہے تھوڑا لیس ہو جاتا
بالکل یہ بات تو ہے ہی
جی جی اور اگر سائز کچھ اگر ہم نےریٹرن ریٹرن بھی کرانا ہے تو جا کے ہم جلدی سے ریٹرن کروا سکتے ہیں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ریٹرن ہوئے گا یا نہیں ہوا اگر کروائیں گے بھی تو پیمنٹ واپس آئے گی بھی نہیں مطلب دوسرا اگر ہم نے اس کے بجائے کوئی اور چیز لینی ہے سائز بڑا چھوٹا ہو گیا اگر اس میں یے چکر ہوتا ہے نا فیر کپڑے تو کم ہی لینے چاہیے مطلب کپڑے تو لینے ہی نہیں چاہیے ویسے اس میں
مال وغیرہ سے کپڑے وغیرہ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ نےدیکھا چینجنگ روم ہوتا ہے ہم چینجنگ روم میں جا کر ٹرائی کر لیتے ہیں کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے
جی جی جی
بہت فرق پڑ جاتا ہے اس چیز سے تو ہم تو یے کہتے ہیں کہ ہم آف لائن زیادہ شاپنگ کریں آن لائن سے اچھا
جی جی جی آف لائن ٹھیک رہتا ہے جی
جی فرینڈوں کے ساتھ جائیں گے گھومیں گے فیریں گے کچھ کھا پی لیں گے یے اور یے ہوتا ہے نا ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں
جی جی جی جی تھوڑا کبھی کبار پریوار کے ساتھ چلے گئے پریوار بھی مطلب بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں باہر گھومنے کو مل رہا ہے باہر کے مطلب باہر بھی جانا چاہیے ہر ٹائم گھر پے آج کل تو مطلب لوگ گھر پے بس فون ایک فون ہو اور ایک کمرہ ہو بس ہر چیز مطلب گھر پے آ جاتی ہے بہت مطلب سویدھایں ہو گئی ہے نا تو بس لوگ گھر ہی سے مطلب گھر سے باہر ہی مطلب بہت کم نکلتے ہیں باہر جانا چاہیے آنا جانا چاہیے پتا لگتا ہے جی جی جی کیا چل رہا ہے سماج میں
جی کچھ تو آن لائن کی جو ہوتی ہیں ویب سائٹس وہ بہت اچھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے نا فراڈ بھی بنا لیے ہے تو اس لیے نا بندہ ڈرتا بھی ہے کے کیا یے کئی ریفنڈ کا آپشن نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا نہ ریٹرن کانا ریفنڈ کا تو وہ ڈر سا لگتا ہے کی ہم اتنی مہنگی چیز منگا رہے ہیں خراب نکلی فیر کیا ہوگا پیمنٹ بھی نہیں ملے گی تو وہ بہت ڈر سا لگتا ہے
جی جی جی
اور جب اف لائن کریں گے نا تو ہم تو جا کر اس کی دکان پے بیٹھ جائیں گے بائی تو یے لینا بدلے میں پیسے دے چاہے تو ہمیں آ دے پیسے میں پیسے دے
جی جی جی
سلیپ سے بہت پڑ جاتا ہے آن لائن اور آف لائن میں
جی جی جی جی
وہی ہے نہ تو ہم آن لائن میں بارگنگ نہیں کر سکتے ہیں اور کئی ویب سائٹ کا ڈیلیوری چارج بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں اتنے کی چیز اتنے کے اس کے ڈیلیوری چارج ہوتی ہیں
جی جی جی چلو کئی بار ہوتا ہے کی سیل وغیرہ لگے ہوتے ہے ڈسکاؤنٹ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے سیل وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تو تب لے لیتے ہیں کئی لوگ لیتے ہیں ایک کے ساتھ ایک فری بھی ملتی ہے تب لے لینی چاہیے ہ
بالکل بالکل وہ تو ہے ہی پر فیر بھی ہمیں رجیو وغیرہ دیکھ کر اچھی طریقے سے پرکھ کر سوچ سمجھ کر ہمیں چیج خریدنی چاہیے مہنگی چیز تو بالکل ہمیں سلاح لے کر ہی خریدنی چاہیے
جی جی جی جی جی میں ویسے تو دیکھتی رہتی ہوں جی جی جی آن لائن تو دیکھ تی رہتی ہوں بہت کچھ دکھتی ہوں وش لسٹ میری بہت بڑی ہے ویسے
پر ہر چیز کو مطلب سو بار پہلے سوچتی ہوں مگاؤ یا نہ منگاؤ
آمم ہمم
جی
ڈر سہ لگتا ہے نا منگوانے جو چیز مہنگی ہوتی ہے کچھ اور نکلا ریٹرن کیونکی آج کل ریٹرن کرنے میں لوگ نے بہت نخرے دکھاتے ہیں کی میم آج ہم باہر ہے کل آئیں گے ہم پرسوں آئیں گے اور اتنے میں ریٹرن کی ڈیٹ نکل جاتی ہے ایپ اپپ سے
جی
تو ہائی پیمنٹ ملے گی نہیں ملے گی کیا ہوگا کیسے ہوگا
جی جی جی نہیں اسسری وغیرہ تو میں منگاتی رہتی ہوں جیسے رنگس وغیرہ ہو گئے جیسے ایئر رنگس ہو گئے میں نے واچ وغیرہ بھی منگائی تھی مطلب صحیح آئی صحیح آتی ہے ویسے تو یے چیجیں تو ٹھیک رہتی ہے
نہیں میں تو آج تک واچ وغیرہ میں پرسہ پر منگواتی ہوں مجھے پرس کا بہت شوق شوق ہے تو مجھے جو پرس مجھے دکھتا ہے نا میں وہی آڈر کر لیتی ہوں
جی جی مجھے بھی بہت شوق ہے مطلب میرا تو ہے نا یے ہے کی جیسے جس کلر کی میں نے مطلب سلیپرس ڈالے نا جس کلر کی چپل رہی اس کے ساتھ میچنگ پس کر تی میرے نا مطلب دیدی کے پرس میں کم ئ منگاتی میری نا سسٹر ان لو ہے دلی میں ان کی شاپ ہے تو میں وہیں سے دیکھتی ہوں زیادہ وہیں سے منگوا لیتی
جی جی وہ تو ہے ہی لیکن لڑکیاں کو پرس کا میک اپ کا سوٹس کا ہر کسی کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی یے نہیں کہے گا آپ مجھے یے گفٹ مت کرو ہم کہیں گے آپ ایک اور گفٹ کر دیے آپ مجھے
جی جی جی جی
جی
جی
یہی ہوتا ہے بہت شوق ہوتا ہے لڑکی کو بچپن سے ہی لڑکی کو شوق ہونا شروع ہو جاتا ہے کی یا وا میک اپ کا اب میری شہزادی ہے ساڑھے تین سال کی تو وہ میک اپ میرے پاس پروڈکٹ ہے کیونکی میری سسٹر ہے نا تو وہ کولیبریشن وغیرہ کرتی دیکھو اس کو ملتے رہتے ہیں تو اس نے مجھے کچھ پروڈکٹس دے دیے میں یوز تو اتنے کرتی نہیں ہوں بہت کم کرتی ہوں جب مارکیٹ جانا ہو یا کسی کے گھر جانا ہو فنکشن میں تو وہ میری ایکچولی میں کہیں گئی تھی میری میک اپ کٹ باہر رہ گئی جب میں ہم لوگ آئے نا تو تھک گئے تھے میںای سو گئے میک اپ کے کٹ رکھ کر باہر ہی تو مارنگ میں میری شزادی وہ میک اپ کٹ سے اپنا میک اپ کر رہی تھی میں نے کے بت تائ ان کو ساڑھے تین سال کی کو یے پتا ہے یے فیس پاؤڈر ہے یے فیس پر لگانا ہے یے آئی شیڈ ہے اسے آئیز پر لگانا ہے
جی وہ بچے دیکھ لیتے ہیں نا پھر وہ نوٹس کرتے ہو بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے
بالکل اس کو مکپ کا اتنا شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے وہ ریلس بھی میک کپ والے ہی دیکھتی ہے
جی لڑکیوں لڑکیاں میک اپ کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہے ہم خود اب تک میک اپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کپ کا بہت شوق ہے
بی شادی ہو کوئی ہم سے کہے نا پارلر میں جاؤ تو ہم ابھی پہنچ جائیں گے بنا کچھ کھانا وانا بنائے
جی جی جی جی ویسے مجھے پارلر کا زیادہ اچھا نہیں لگ میک اپ میں خود ہی مطلب مطلب مجھے خود ہی اتنا شوق ہے میک اپ کا کی مجھے مطلب اچھے سے کرنا آ گیا مطلب
نہیں مطلب کر کر کے نا مطلب میک اپ کر کر کے کر کر کے کرنا آ گیا ہے ایکسپرٹ ہوگیی ہو
اچھی بات ہے تو آپ بتائیں گے آپ اپنے فیس پر کیا کیا یوز کرتے ہیں
میں اگر کسی شادی میں جانا ہے توفیر پہلے تو میں آ فیس کو کلین کرتی ہوں ٹھیک ہے فیر اس پے کیا کہتے ہیں موئسچرائزر لگا لو فیر پرائمر لگا لو اگر لگانا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آ آ کیا کہتے ہیں موائسچرائزر آ پہلے پرائمر لگتے ہیں فیر موائسچرائزر فیر اس کے بعد کلر کریکٹر کلر کریکٹر جو ڈارک سرکلس وغیرہ پگمنٹ پگمنٹیڈ ایریا اس کو کور کر ٹھیک ہے فیر اس کے بعد فاؤنڈیشن فیر اس کے بعد کنسیلر فیر فیس پاؤڈر فیر اس کے بعد بلشر فیر ہائی لائٹر پھر اس کے بعد آئی میک اپ کر لو جو جس کلر کا آئی شیڈو لگانا ہے وہ لگا لو فیر آئی لائنر کا جل مس کارا فیر آج کل مطلب لپسٹک کا مطلب لپسٹک کا اس میں بہت اچھا لوک آتا ہے پہلے آؤٹ لائنگ کرو
بالکل بالکل
جی فیر اس کے بعد لپسٹک لگاؤ بہت اچھا مطلب لوک آتا ہے اس سے جی فیر آئی جی جی فیر آئی برو پینسل سے آئی بروز پے وہ کر لو ٹھیک ہے فیر جو ہیئر اسٹائل بنانا ہے میم آج کل تو ہیئر اسٹائل ایک سمپل ہیر اسٹائل چل رہا ہے چھوٹا سا چیر نکال کے تھوڑی سی مطلب پونی ٹیل کر لو اس میں بہت اچھا میں ہر ٹائم جی جی جی جی جی یے سم پل لک بہت وائرل ہو رہا ہے بہت چل رہا ہے مطلب بہت اچھا لک آتا ہے اس میں ہیر سٹائل وغیرہ میں اتنا اچھا لک نہیں آتا جو سمپل سوبر چیز ہے نا سمپل سوبر چیز کی کوئی وہ نہیں ہے ریس جی جی جی چلیے آپ جی جی جی جی اوکے خد اب جی